ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم اللام
کسی ہو آ پپا
جی میں بالکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں تو
ہوں آج نہ جانے کیوں بچپن کی یاد بہت آ رہی ہے بار بار
اورر میرے سامنے ہی ہوتا ہے بچپن کا نام سنتے ہی جل میں عجیب سی خوشی اور اپناپن محسوس ہونے لگتا ہے
بالکل ٹھیک کہا آپ نے زندگی کا سب سے خوبصورت دور تو شاید بچپن ہی ہوتا ہے
سچ کہا نہ کسی بات کی فکر نہ ذمہ داریوں کا بوجھ بس کھیلنا ہنسنا خوش رہنا بچپن صی پوچھو تو بچپن تو باقی بہت ہی بڑھیا بچپن تھا ایسی زندگی تو آج کل ملتی ہی نہیں ہے میں تو سو رہی ہوں کہ خ س اپ واپس بچپن میں چلے جائیں کتنا اچھا لگے بچپن میں واپس آ جائے تو
ہاں یہ تو بات صحیح کہی پر ایسا ہوتا نہیں ہے مجھے یاد ہے صبح اٹھتے ہی ہم گھر سے باہر کھیلنے نکل جایا کرتے تھے بے فک کر ہوک کھیلتے تھے
ہاں ہاں یہ بات تو بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں اور پھر امی کی آواز سن سری گھر واپس آے تھے امی زور زور سے آوازیں لگاتی تیں اور اپن کھیل میں مصروف ہوا کرتی تھی ممی دو چار جب تک آوازیں نہیں لگاتی تب تک تو اپن سن صح ہی نہیں تھے
ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں جی ہاں جی ہاں اور کئی بار ڈانٹ بھی پڑتی تھی
ہاں ہاں لیکن اس گاٹ میں بھی جو محبت ہوتی تھی اس کا تو مزہ ہی ال تھا
اور آج سوچ تین تحسس کتنا بے فکر اور خوبصورت تھا
جی جی بالکل بالکل بالکل آپ صحیح بم رہیے اس وقت چیز بھی بہت بڑی خوشی دیتی تھی
ہاں دیکھو ہاں نئے کپڑے مل جائیں کوئی کھلونا مل جائے یا پسند کی کوئی مٹھائی بن جائے تو دن
جی ہاں اور جوہر توار کا انتظار تو پورے سال تھا میں تو جب بچپن چھوٹی تھی نا مجھے تو آئے دن تیوہاروں کا انتظار رہتا تھا میں تو آئے دن یہی سوچتی رہتی تھی اور امی اور ابو سے پوچھتی رہتی تھی کہ کب تیوہار آئے گا آج کون سا تیوہار آج کیا ہے یہ وہ من میں بہت میرے کو اتسکتا رہتی تھی بچپن میں ہ
ہاں تیواروں کا انتظار تو بہت دنوں پہر سے ہی رہا کرتا تھا
مجھے اپنے کے دن بھی بہت یاد آتے ہیں
ہاں اپپا یاد تو مجھے بھی بہت آتے ہیں وہ اسکول کی شرارتیں دوستوں کا ساتھ وہ دوستوں کے ساتھ گفتگو اور ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا بہت یاد آتا ہے یہ سب
وکعی وہ کتنے دل دل نشے تھے جب اپ چھوٹے تھے اپنے چھوٹے دوستوں کے ساتھ اسکول جاتے تھے بچپن میں کھیلتے تھے کھاتے تھے موج مستی آرام سے بہت دن ب یاد آتے واقعی ہو رہ تو
ہاں اس وقت دوستوں میں کتنی خلوص ہوا کرتا تھا اور آج دیکھو آج تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے ایک دوسرے سے کسی کو
ج جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ نہ کوئی مطلب نہ کوئی دکھاوا کیا کر رہ آج کل تو بس وہی ہے بچپن میں تو کوئی وہی نہیں رہتا تھا کوئی ایک دوسرے کو وہ سمجھ بھی نہیں تھے کیا ہے سب لوگوں کو اپنا ہی سمجھتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے سارے لوگ اپنے ہی ہیں
ہاں بچپن میں کیا کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے کچھ کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے صرف سچی محبت اور اپناپن رہتا ہے بچوں میں ایک دوسرے میں بہت پیار رہتا ہے
جی جی آج بھی رب پانی دوستوں کیا کرتی ہے نا تو چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ جاتی ہے اکیلے ہی دل اندر ہی اندر بہت خوش ہو جاتا ہے اور خوش نما ماحول اپنے آپ سامنے آ جاتا ہے ہ
ہاں صحیح کہا آپ نے مجھے تو کبھی کبھی اپنے دادا دادی کے ساتھ بتایا ہوا وقت بھی بہت یاد آتا ہے کتنے اچھے تھے وہ دن
ان کی باتیں اور کہانیا کتنی دلچسپ ہوا کرتی تھی نا
ہاں جی ہاں وہ رات کو ان کے پاس بیٹھ کر کس سے کہانیاں سننا کتنا اچھا لگتا تھا اور رات کو تارے گننا
جی اور ان کہانیوں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی سیککھ چھپی ہوتی تھی
ہاں صحیح کہا آج آج کل بچوں کے پاس موبائل ہے لیکن ہمارے پاس کہانیاں تھھییں آج کل کے بچے تو بس موبائلوں میں ویست رہتے ہیں ا دادا نانی کے پاس تو آ کر بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں
جی صحیح کہا شاید اسی وجہ سے ہمارے لیے یہ زیادہ کربی تھے
ہاں مجھے گرمی کی چھٹیاں بھی بہت یاد آتی ہے آا
ارے ہاں صحی کہا کہا تم نے چھٹیوں کا نام سنتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے
ہاں وہ صبح دیر تک سونا دل بھر کھیلنا اور شام کو سب کے ساتھ بیٹھنا سب کے ساتھ گھومنا بہت بہت یاد آتا ہے وہ سب
اور شام کو شربت اور گھر کی بنی ہوئی چیزیں کھانا کتنا اچھا لگتا تھا نا
آ ہاں کیا خوب دن خوبصورت دن تھے وہ
سچ کہوں تو بچپن کی یادیں ان کی سب سے قیمتی دولت ہوتی ہے مجھے تو میرا بچپن بہت یاد آتا ہے
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے وقت تو گزر جاتا ہے مگر یادیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں
جی جی کبھی کبھی پرانی تصویریں ایک کر ہی دل بھر آتا ہے آنکھوں نم ہو جاتی ہے اور دل پرانی میں ہو جاتا ہے
ہاں کیونکہ ان تصویروں میں ہماری معاسییوں میں قید ہوتی ہے ہمارے جیون اور بچپن کے لمحے چھپے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے لمحے بہت یاد آتا ت
ہاں ہاں صحی فرمایا آپ نے اور وہ لوگ بھی یاد آ جاتے ہیں جو اب ہمارے ساتھ نہیں ہے
ہاں ہاں صحیح کہا بہت کچھ یادیں خوشی دیتی ہیں اور کچھ آنکھیں نم کر جاتی ہیں کبھی کبھی تو بہت کچھ ایسا دکھ جاتا ہے کہ دل بھر آتا ہے
جی جی لیکن ہر یاد اپنے ساتھ ایک خوبصورت احساس لے کر آتی پے
ہاں اپا مجھے لگتا ہے کہ بچپن ہمیں سادگی کا مطلب سکھاتا ہے سچی سچائی دکھاتا ہے
جی ہاں جی ہاں اس دوور میں چھوٹی چھوٹیے چیزوں میں بھی بڑی خوشیاں مل جاتی تھی کوئی چھوٹا سا کھلونا بھی ہمیں لگتا کے دیتا تھا تو کتنے خوش ہو جاتے تھے نا کتنا اچھا لگتا تھا اس سمے وہ مجھے تو بہت اچھا لگتا تھا میں تو اتنی خوش ہو جا کرتی تھی نا کہ کیا ہی ب بتاؤوں آپ وہ
ہاں ہاں جی ہاں جی ہاں صحیح فرمایا اس دور میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی بڑی خوشیاں مل جاتی تھی آج کی ان خوشیوں کے آگے بڑی بڑی خوشیاں بھی کم لگتی ہیں
ہوں یہی وجہ ہے کہ لوگ بار بار اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں
ہاں آج سویدھائیں زیادہ ہیں لیکن شاید وہ شکر کون کم ہو گیا ہے کاس کچھ لمحوں کے لیے پھر وہی دن لوٹ آتے آپا تو کت اتنا اچھا ہوتا نا
کاش لیکن یادوں کی یہی خوبصورتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے دل میں زندہ رہتی ہے
ہاں اور اب جب بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں چہرے پر مسکراہٹ آ آ جاتی ہے یہی وہ ہوتے ہیں کہ پرانے دن یاد کر کے ہم خوش ہو لیتے ہیں
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے بچپن ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفہ محبت اور معصومیت سے بھرا ہوتا ہے
وہاہ کیا خوبصورت بات کہی ہے تم نے آپا
شکریہ شکریہ
اج کی اس گفتگو نے میری کئی پرانے عادت اجی کر دی ہیں کئی دوستوں پرانے دوستو کو پھر سے یاد دلاتی ہیں
میری بھی دل کو بڑا سکون ملا ہے پرانی یادیں بہت یاد آتی ہے تھوڑی کہکھو یادیں تھوڑی دمل ہوئی تھی وہ واپس تازہ ہوئی ہے میری بھی یادیں بچپن کی
ہاں اچھا اچھا چلو اب اجازت دو